السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں جی بڑھیاپ بتاؤ خہ رہی ہے سےو
بس بڑھیا گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں سب بڑھیا ہے آپ بتاؤ آپ کے گھر میں کیسے ہے سب
بس بڈیا
اور آپ کی امی کی طبیعت کیسے ابھی
بس بڑھیا
سل چک رہ ہےناگ
ہاں بولیے آپ بس بڑھیا آپ بت بھائی کچھ
ہاں بس بیٹھے دے تولا آپ سے بات تھوڑی گتگو کر لی جائے تبھی کال کی تے آپ کو
ہاں
بیٹھے تھے فری بیٹھے تھے سوچا چلو آپ سے کچھ گفتگو کر لے
ٹیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تو آپ بولیے ہم کس پہ بات کریں گے ہم تو انوائرمنٹ میں بات کریں گے ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے
ہاں جی جو ہمارےارے میٹ توف کرنا چاہیے نا
ہاں جی یہ تو ہے
ہاں یہ جو ہمارے یہ پیڑ پودے ہیںشاف کاٹنے نہیں چاہیے ہمیںے زیادہ سے زیادہ لگانانی چاہیے ہے نا
ہاں وہ جو جنگلات آج کل مطلب دیکھو کہیں دیکھو تو جنگلات ہی کو ختم کر دیے سارے جنگلات پورے کاٹ دیے تو
ہاں جی ہمیں ج ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے کاٹنے ہی چاہیے ہمیں ہے نا
صحیح کرنایا آپ نے
کاٹنی نہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ رگنا نہیں چاہیے
ہ بی ہے نا پیڑ کٹ رہے ہے تبھی تو آل اودگی بڑ رہی ہے ب دیکھو کتنا پولوشن ہو رہا ہے
بہت پولوشن ہو رہا ہے ہمیں پانی بھی گندے کی سب کچھ ہمیں کے اندر کیا ہے نا
صحی فرمایا
ہاں م پانی بھی صاف رنا چاہیے سب پہ پانی میں گندگی نہیں پھیلنی چاہیے پانی میں کورا ککٹ نی میں نہیں ڈالنا چاہیے گرم پانی کو صاف رہے گے تو ہمارا صحت بھی صاف رہے گا ہے نا
ہاں سی فرمایا آپ نے
ہاں اپ بتائی
ابھی دیکھیے ایسا ہے نا مطلب یہ جو ان نقان خود ہی سار ماحول کو گندا کر رہا ہے خود ہی ہےا
جی جی بھ
اور تیڑ پڈ کاٹ دی مطلب دیکھو پلاسٹک وغیرہ ج ہاں پلاسٹک گر گئی وہ زمیین ہی پوری بنجر ہو جاتی یک ہے تو م پلاسٹک کا اتنا زیادہ مطلب یوز ہو رہا ہے بہت زیادہ
جی جی بالکل صحیح بات ہے جی اگر ہم بازار بھی جاتے ہیں تو ہم پلاسٹک بیگ استعمال کرتے ہیں ہے نا
ہاں وہہ ا نا ان کا استعمال پڈ رہا
جی بہت بہت استعمال ان کا ہو رہا ہے ایک آج کل ان کا بہت استعمال ہو رہا ہے
تبھی اسی سے انسان کی دقتیں بڑھ رہی ہے نا
جی جی بالکل صحیح بات ہے ہمیں ان پلاسٹک بیگ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ابھی تو کاٹن ب بیگ کو استعمال کرناا چاہیناا
ہوں کوئی جانور کئی بار دیکھو کھا لیتے ہیں وہ تو جانور ہے اسے اس کی معلومات تھوڑا نا ہے کہ اس کو کھائے گا تو مطلب اس سے اس کی صحت خراب ہوگی یا مر جائے گا
جی جی بالکل صحیح بات جی جی
بھی انسانوں میں بھی رہنمائی نہیں رہ گئی تو وہ برباد ہاں وہ کسی کا دھیان نہیں دیتا صرف اپنا پیسہ کمانے میں مطلب اپنے فائدے میں لگا ہوا ہے انسان
جی جی ب بالک صحیح بات ہے یہ جو ہمارے یہ پلاسٹک ہم گھر کے ارد گرد چھوڑ دیتے تو کوئی جانور آتا ہے اس کو کھا جاتا ہے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے ہے نا
ہاں صحیح فرلم ہےپ
ہاں اب بتائیے اور کچھ اس بارے میں
آ بس ہمارا تو ایسے ہے کہ چلو پہلے اپنے گھر سے شرو کیا ہم نے ہے نا
جی جی بالکل
ہمارے والدین ہیں تو وہ بھی شروع سے مطلب صاف صفائی کا بڑا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں بول چلنا ہو یا کچھ نہ ہو ہم نے بھی وہی سیکھا ہے ان سے بچپن سے پھر جب مدرسے میں جاتے تھے تو مدرسے میں جب تعلیم حاصل ک تو وہاں سے مطلب یہی سیکھ رہے ہیں تب سے پر وہی ہے نا کہ انسان سیکھ تو بچپن سے ہی رہا ہے جب سے تعلیم لینی شروع کر رہا ہے تب سے سیکھ رہا ہے اپنے گھر سے بھی سیکھ رہا ہے اپنے امی ابو سے پر وہی ہے کہ یہ چیز اپنا نہیں نہا رہے ہم ہم اپنی زندگی میں
جی بالکل صحیح بات ہے
جچ
ہاں ا کے گھر پہ کون کون سا ہے
ہاں امی ابو ہے بھائی جان ہے
تو
وہی ہے ہمارا تو رہتا ہے کہ چلو گلی محلے میں بھی لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ گندگی نہ پھیلائے ابھی جگہ جگہ پہ لوگ دیکھو کوڑے کے ڈھیر لگا کے رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اسی سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے نا اتنی گندگی پھیل
بالکل صحیح بات ہے ہم پانی کو گندا کرتے ہم وہی پانی پیتے اس سے بیماری ہم پھیل جاتے پھر وہی بیماری بیماری بڑھ بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہمیں ڈیتھ ہو جاتی ہے نا
ہاں جی بالکل درست فرمایا آپ نے تو ایسا ہے ہم تو ہاں ایسا ہم تو مطلب آلودودگی سے مطلب بچنے کا پورا وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں کیسے اس سے پالوشن سے بچا جائے ر مٹ کو بندگت ہے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی آپ کو کتنے سال ہوئے یہ ایپ چلاتے
یہ ابھی کچھ سمے سے ہی ہے ہم یہاں پہ تو ہاں کچھ سمے سے ہی ہے ہم ہم ٹاپک پہ بات کر رہے تھے نا انوائرمنٹ پہ
جی جی بالکل بالکل
ہ ہ تو مطلب تھوڑا ایسا ہی ہے کہ ہمارا تو ہم تو اپنے گلی محلے کے لوگوں کو بھی تھوڑا اویئر کرتے رہتے ہیں ان کو بھی چلو ہمیں معلومات ہے تو ہم دوسروں کو بھی پھر بتاتے ہیں صاف صفائی رکھو ہاں ان تک بھی پہنچات چلو انشاء اللہ اگر ہمیں اتنی معلومات ہے تو وہ کسی کے کام تو آئے نا
جی جی بالکل صحیح بات ہے جی اور ہمیں بچوں کو زیادہ موبائل فون نہیں دینا چاہیے ہے نا
ہاں ان سے بھی مطلب غلط ہے جو ریڈیئیشن وغیرہ نکلتی ہے وہ انسا کی صحت کے لیے خراب ہے بچے تو ہوتے ہی بڑے ناجک ہے
جی موبائل بہت زیادہ خراب ہے
ہاں صحی فرمایا آپ نے ہمارے لیے بھی خراب ہے پر آج کل مطلب انسان کی ایک ضرورت بن چکا ہے ایسا کہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک انسان بھوک رہ لے گا پیاسا رہ لےا مجھے تو لگتا نہیں موبائل کے بنا رہ لے گا
جی جی بالکل صحیح بات ہے کوئی چھوٹا بچہ موبائل فون لیتا ہے الگ کمرے میں تو وہ موبائل فون دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھتا اس صحیح دیکھتا ہوگا یا غلط دیکھتا ہوگا ہے نا
ہاں صحیح فرمایا آپ میں تو
ہ جی جی اپ بولے اس بارے میں کچھ موبائل
ہم تو بس ایسے ہے کہ ہم لوگ تو اپنی نگرانی میں بچوں کو موبائل فون دیکتے ہیں ویسے نہیں کرتے ہاں
ہمیں زیادہ سے زیادہ کم موبائل فون استعمال کرنا چاہیے نا
ہاں کم سے کم کرو جب ضرورت ہے زیادہ فھر کرو ضرورت کے بنا نہ کرو ہے تو یہ ہماری صحت کے لیے خراب ہی ہے نا صحی تو نہیں
جی بالکل صحیح بات ہے جب موبائل فون ضرورت پڑی تو تب استعمال کرنا چاہیے جب نہیں پڑے گی تو اس وقت ہمیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا
صحیح فرمایا
جی
پر وہی ہے نا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہے نا اس کے بارے میں
ہاں م
پتا تو ہے ہمیں ہم لوگ سوچتے نہیں اس کے بارے میں
جی اگر ہم موبائل زیادہ دیکھتے ہو اس سے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے
اور دماغ میں بھی اثر پڑتا ہے سب پر اثر پڑتا ہے اس سے ہاں آپ بولے کچھ
ہاں بس ہمارا تو ایسا ہی ہے کہ چلو تھوڑا بہت پیڑ لگاتے رہتے ہیں جیسے ابھی بچوں کا برتھ ڈے ہوتا ہے یا کچھ ہے ہے نا تو ہاں بچوں کو لے جاتے ہیں انہیں بھی تھوڑی معلومات ہونی چاہیے نا کہ ان کا کیا آنے والی عوام پہ کیا اثر ہوگا زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگا کے وہ بھی سیف رہے گی خریت سے ہوں گے وہ بھی
جی جی بالکل صحیح بات
سیکھتے ہیں نا جو ہم سے ہمیں مطلب جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کر رہے ہیں ہمارے مطلب والدین یہ کر رہے ہیں تو اسی چیز سے سیکھتے بچے بھی
جی بالکل صحیح بات ہے
ہاں
ہاں جی ہم
آپ کیا کرتے ہیں پالوشن کو کم کرنے کے لیے
ہم تو یہ کرتے ہیں
انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے لیے مطلب
آپ بولیے آپ یہ کرتے ہو وہاں پہ
ہاں ہم تو بس یہی ہے میں نے آپ کو بتایا اپنے گلی محلے کو صاف رکھتے ہیں تو مطلب کچھ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پہ پیڑ وغیرہ لگا لیتے ہیں یا کچھ اور مطلب لوگوں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں پیڑ
جی جی بالکل یہاں پہ بھی وائی سی ہی ہوتا ہے
ہ چلو انشاء اللہ جی تو بڑھیا بات ہے پھر چلو بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو خدا کی رحمت ہوگی تو پھر سے بات کریں گے دوبارہ اچھا جی خدا حافظ خدا حافظ ہاں شکریہ آپ کا بھی شکریہ خدا حافظ